اسلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے میرے نا ایکچولی اب میں وہاں سے ریسیو نہیں کر پاؤں گی کالس
کیوں
مجھے ختم ہو گیا یہ میں دیکھو جب آپ ڈائل کرتے ہو نا آپ تھرٹی کالس کر سکتے ہو
ہاں
آپ وہاں سے ایٹین ہی کال لے سکتے ہو وہ ایٹین میں نے لی ہے یہ اس کا رول یہ ہے اب میں یہاں سے خالی کر سکتی ہوں
اچھا میں نہیں کر سکتی ہوں کسی کو کال
ہاں آپ آپ کو جو ابھی آپ نے تو ابھی ایک ہی کی تھا آپ کو دوسرا کال ہی ہے ابھی آپ کو ٹوینٹی ایٹ کالز ہیں آپ کیا کام کرنا میں آپ کو شیزا کا نمبر دوں گی
ہم میرے پاس ہے اس کا نمبر
اس کے ساتھ پہلے فون پہ بات کرنا کب فری رہی اب پھر اس کے نمبر پہ دس کالس کر لینا
ٹھیک ہے
ایک نمبر پہ دس کال جاتے
اچھا ٹھیک ہے
اور بسمہ کے ساتھ کرنا دس کال
ہاں دن میں دس کالز س ہیں
آپ تھرٹی بھی کر سکتے ہو روبی پتہ ہے کتنے کالس کرتے دن میں پچاس ساٹھ کالز وہ صبح پانچ بجے سے بیٹھتی ہے
او مئی گاڈ
آپ کی مرضی جتنے کال کر سکتے ہو اتنے دیکھو کیا ہوتا ہے جو جیسے ابھی آپ مجھے کال کرو گی نا اس کو ہے ہنڈریڈ روپیز
اچھا
اب اگر آپ کسی کا اٹھاؤ گی نا
ہاں
اس کا ہے ایٹی روپیز
اچھا ٹھیک
پھر اتنا نہیں آتا ہے برابر کچھ بھی چیک کرتے ہیں نا ڈیڈکشن بھی ہوتی ہے
اچھا ٹھیک
لیکن اچھا خاصا آتا میں نے پرسوں لی تھی دو چار کالز
ہاں
مجھے ائے تھے تھری ہنڈریڈ ایٹین روپیز بیٹی مت کرنے دیتی ہے پہر میں خود بھی بیمار رہی مجھے روبی کر رہی تھی اس سے پہلے فون کام کروں کام میں نہیں اٹھاتی تھی
نے کال کیا آپ کو کتنا آئے گا مجھے کچھ بینفٹ ہے اس میں مجھے ویسے سمجھو ہمم ھمم ھمم
مجھے ایٹ دا ریٹ آف ہنڈریڈ روپیز ہے اب آپ نے اٹھائی نا میری کال آپ کو ایٹ دا ریٹ آف ایٹی روپیز ہے
اوکے
اس میں فائدہ اب اتنا برابر نہیں آتا ہے آپ کو سکسٹی سکسٹی فائیو تک آئے گی مجھے ایٹی سیونٹی فائیو تک آئے گی اب اس سے پہلے جو کال آپ نے مجھے کی نا اس کو اس میں آپ کو ہنڈریڈ تھا مجھے ایٹی تھا ایا سمجھ یہ اچھا کام ہے لیکن انسان کو ٹائم ہونا چاہیے چھوٹے بچے کے ساتھ انسان کیا کر سکتا ہے
ہاں کیا ہی کر سکتا ہے چھوٹے بچے ہیں وہی
وہ سارے وہ محجور نگر والے سارے کرتے ہیں اس کی کوزنس اس کے کزن برادرس شبو شبو کی نانند اس کی جیٹھانی دیورانی
ہمیں مت کچھ پتا تھا
لیکن مجھے کرتی تھی روبی فون میں نہیں اٹھاتی تھی اس کا فون
نہیں وہ روبی مجھے فون کر کے پوچھتی تھی نا وہ او ٹی پی
او ٹی پی وہ پھر اس نے مجھے ایک بار وائس میسج کی بولا رخسان پلیز فون اٹھاؤ آن لائن کام ہے
اچھا ٹھیک جچھے ہاں
پھر میں نے پھر تب سے دو پانچ چھ دن پھر میں نے پہلے بسما کو دیا مجھے لگا کیا پتا فراڈ ہے
ہاں ہاں صحیح میں
پھر شیزہ کو دیا فزما بچاری کو ڈھائی سو روپے آیا تھا ایک بار ہی
اچھا ٹھیک
جو تین سو بیس ٹائم نہیں نا آتا شیزا بھی بچاری بھی فری ہے بچے وچے اس کو آئی ہے بچاری نائن تھرٹی روپیز
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ کس کے ساتھ کالز کرتی تھی
دو چار کی مجھے بسماکوں کے اس نے روبی کو کیے ب دس بارا کالز اسی وجہ سے ہاں
ہاں روبی کو بھی میں کال کروں گی نا کل
ہاں اب پہلے کرنا شیزہ کو
ہاں میں شیزا ہی کو کروں گی ہاں ٹھیک ہے کل میں شیزا کو ہی کروں گی دن میں کال اس کو میں نے کی میس ج مگر اس نے یہ نہیں رپلائی کیا اس نے بولا تھا میں سات بجے میسج کا رپلائی کروں گی تب سے
وہ پھر پڑھتی بھی ہے نا اس نے اب شیڈول رکھا ہے بڑی خوش ہو گئی تھی بول رہی تھی مجھے آئی پہلی لائف کی سیلری
ہاں
میں نے بولا کیا لانا ہے بولا مجھے بہت ساری چیز لانانی ہے بی جان میں نے بولا پھر کرنا اور اور کام کرنا پیسے جمع کر لینا بولا ہاں ہاں میں کروں گی
نہیں اچھا کام ہے بہت اچھا کام ہے
فائر ہو جائے گا نا پھر دوسرا نمبر لنا ہے نا
ہاں ہاں تھرٹی کالس کے بعد یہ ایکسپائر ہوتا ہے ہاں
ہاں مگر پہلے آپ کو ویٹ پیٹ کرنا ہے نا اس کی پیمنٹ ویمنٹ آئے گی پھر آپ دوسرا اکاؤنٹ ادھرری ایڈ کر سکتے ہو میں آپ کوچھ سکھاؤں گی نا
اچھا ٹھیک ہے اور کیا کی تیاری کھانا کھانے کی
نہیں ابا میں عرفان گیا ہے نا مخدوم سے
ابھی نہیں آئی وہ
وہ آئے گا پھر کھائیں گے کھانا شا
اچھا ٹھیک تھا وہ اب کیا کال
بچارا بڑا ہی دل ملو تھا اب گیا انہوں نے کیا ہے اب ڈسٹریبیوٹ تو مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا اس کو دیکھ کر بچارا جھاڑو لے کر گیا تھا اسکوٹی صاف کرنے پہلے بولو ایسا بلاسٹ نکلا اس دودھ والے فلاسٹ کو شامت میں نے بولا دے دقت نہیں پھر ممی نے بھی بولا دقت نہیں ہے اس میں کچھ الگ کی رزا ہوگی
ہوگی ہاں سہی میں
آپ کی بیٹی کہاں ہے ابھی
وہ نیچے ہے مما کے پاس اور یہ آئی تھی نا یہ جو نا یہاں بوٹ مین کالونی میں ہے نا وہ آئی تھی
خوشبو نا جس کی شادی ہے اب جلدی
اس کی کب ہے شادی
اس کی جلدی ہے
ان کو نہیں بتانا ہم ڈیڑھ سو سو کمائیں گے تو پھر
ہاں ہاں ہاں میں نے نہیں ان کو وہ خود بھی کرتے ہیں آن لائن کام ان کو میں نے ہزار بار بولا تھا مجھے نیڈ ہے مجھے ذرا بو بول رہی ہے میں بولوں گی کل پرسو لےک
اللہ آپ آؤ گی کیسا مجھے یہ مجھے میں ممی کو ابھی بول رہی تھی میں آیت کو بھی بولوں گی یہ مجھے بول رہی تو پاگل ہے
نہیں یار وہ ابھی چھوٹیتی ہے ویسے ہاں ہے نا میں نے کو ہزار بار ہی بولا کہ ایسا مجھے مجھے نیڈ ہے مجھے بولو ایون کہ اس کی
کام کیا ہے شاعر اس نے تین بسکٹس لائے
سیریسلی اور مجھے ذرا ایسے سمجھو آپ جیسے کہ اب یہ نمبر ایکسپائر ہو جائے گا نا جیسے
اس کے میں ابھی آپ کو کال پہ بتاؤں گی اس پہ ہم ابھی کوئی مدے والی بات
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اور باقی شادی کی شادی کب ہے عقب کی
ہم ہیں نا اکٹوبر فائیو سکس میں آپ نے کی شاپنگ اس کے لیے
ابھی کچھ نہیں پتا آپ کو مجھے کر رہی تھی دن میں روبی ایک کال وہ مجھے ب ے شب ہو گئی ہے مما کے ساتھ مارکیٹ میں نے بولا کیوں بولا شوبو کی نانند کی بھی شادی ہے عقیب کی بھی شادی ہے ہو گئی کب دلانے میں ما کو بول رہی ہوں جن لوگوں کو گھر پر پہ وہ شادی ہے ان بیچاروں کو ابھی پتا تک نہیں ہے کہ ہمیں کیا لانا ہے کیا کرنا ہے
ہمیں ہے نہ وہ ان کو روبی کے گھر والوں کو ہے سب کو ہمیں ان کو نہیں ہے نا
وہی جاجی گئی تھی لا نے کپڑے جا جی اس کو شبو گئی تھی سات
اوکے اوکے ہاں ہمیں بھائی کی شادی ہے تو ہم نہیں لا رہے ہیں ابھی
مجھے پرسوں شبو پوچھ رہی تھی
ہ
آپ کے والے مجھے کریں گے انوائٹ
کون والے
آگے والے مجھے انوائٹ کریں گے
ہاں آپ نے کیا بولا
میں نے بولا ویسے ان کو شارٹ شادی ہے باق کی اپر والا جا نے
اچھا ٹھیک نہیں اتنا کہاں ج
آئے بعد اس کو ڈائریکٹ بول جلو اگر وہ آپ کو بھی پوچھے گی
ہاں ہاں اووییسلی ہاں ہاں صحیح میں اور پپاآئی شاپ سے ٹھیک ہے وہ
بچارے باہر گئے
کیوں
اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں اللہ کا شکر ٹھیک ہے
کیا کر رہی ہے
وہ نیچے رائم دیکھ رہی ہے اس کو ہے نا فیورٹ وہ ٹماٹر والی رائم
زیادہ مت دکھایا کرو بہن
نہیں نہیں زیادہ نہیں دیکھتی ہے وہ کی وہ زیادہ کہاں دیکھتی ہے
اس کے بابا ٹھیک ہے ان کو ہو گیا وہ کیمپ کا کام ختم
نہیں وہ ابھی آ گئے انہوں نے مجھے ابھی فون کیا بولا کہ میں گھر ہی آیا میں شاپ پہ نہیں گیا میں نے بولا ٹھیک ہے اس کو گھر پہ بھی دینا تھا نا وہ پانی دیواروں کو
وہاں گھر پہ ہو گئی کنسٹرکشن فنش
بالکل ہاں ہاں ہاں فینیش ہوگئی
چل اچھیا اب کب جا رہی ہو گھر
انشاء اللہ جاؤں گی ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوں صحت بھی نہیں ہے ابھی ٹھیک
جیسے ہماری صحت تو گوپاد
پتہ نہیں کیا ہوا اب وہ بول رہا تھا نیکسٹ ویک میں آ جائیںے آ جاؤ گھر وہ بھیجے گا گھر والوں کو تو میں نے بولا نہیں ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوں میں ماما بول رہی تھی کچھ کپڑے لاؤ کچھ سامان وغیرہ وہ لا کے رکھو پھر نہیں مما نے ہے مجھے دو سوٹ لائے تھے کل وہ گئی تھی نا پوفی کے گھر اس نے مجھے دو سوٹ اس کے پوفی نے اور مما کو بھی لایا تھا ایک اور عائشا کے کے لیے بھی لائے تھے انر وہ اپر لائے تھے نا وہ فوڈ کھانے
آپ کو لگیج نہیں ہے شادی کی ہسبینڈ کو بولو ادھر لاے پھر اس سامان سمیٹ کے لے لو
ماما مجھے بولتی تھی میں بڑا ٹرانک لاؤں گی اس میں ہی لوگی سامان تو میں نے بولا ٹھیک ہے اب دن کو بھی کیا نکلتا ہے یہاں سے بچہ ہے کتنا انسان سنبھالے گا میں نے سوچا تو آج میں جاؤں گی تھوڑا سا کپڑے وغیرہ وہ یہ لاؤں گی تو لیکن ٹائم ہی نہیں ملا مجھے
گوب ٹمری بھی چلی جائے گی
ہاں تمری بھی چلی جائے گی تمری کو مگر الرجی نکلی نکلی ہے نا فیس اس کو تھوڑا سویلنگ ہوئی ہے
ہائے کوئی نہیں اللہ فائر یہ گرمی سے بھی ہوتا ہے
ہاں بہت زیادہ گرمی ہے اوپر سے اس کو بہت گرمی ہوتھی ٹھیک ہے اللہ حافظ